ہماری السلام علیکم
وعلیکم السلام فرمائیے
فرم نہیں آئے بس اور سناؤ کیا حال ہے کیا حال ہے آپ کے
ہمم تو بڑھیا ہے آپ کی دعا یہ سب کھی رہے ہوتے ہیں
ہاں صحیح ہے وہ سب کھی سے رہنا چاہیے اور امی ابو سی
ہاں سب کھیلت سے امی ابو جان سب آپتاے
جی ہم بھی خریت سے ہیں آپ کی دعا سے آپ دعا کیجیےا اب صحیح رہے
ہاں
آپ دعا کیجے بس صحیح رہے
ہاں بس یہی دع ہے کہ سبھی ٹھیک رہ خریت رہے
ب بال ج بال کل وقت کے ساتھ میں سب کھیلے تھے جی جی
اور فرمائیے گرمی کیسی چل رہی ہے آپ کے یہاں پہ
گرمی تو اتنی تو ہے نہیں لیکن یہ کہ لگ ہی رہی ہے
کرا کیسے کا سمسیا تو یہ ہے
اچھا
اس کا بھی کیا کریں گے دیکھو یار عی اللہ کی منیو موسم
ہاں وہ تو صحی ہے یہ بھی جنمت کر گئی ہو نا پالو د ن ب ہے
یا
کچھ نہیں اور گمائیے
نہیں جو بھی کہا اچھا کہا آپ نے
اچ چسمج میں آ گیا
ت نے گلی
نہیں سمجھ میں آ گیا
ا سمجھنا نہ سمجنا اللہگے مرضی بس آپ نے توب زیاد ڈ پرسینٹ کیا نا
ہوں
وہ بہ تو پ چلو صحیح ہے بڑھیا ہے اور ہو گیا ناشتہ وغیرہ میں کیا کھایا
ہ جی
ناشتے میں کیا کھا لیا آج
مستے میں کچھ نہیں کہا سیدھا کھانا ہی کھایا ہے
سیھا کھانا کھایا کھانے میں کا بناس
سبجی
سبزی بیائی تووچ رہا ہ میڈم کس سبزی سبزی تو ہر کوئی کھاتا ہے آلو بٹےٹو
ہوں
بڑھیا ہے اچھے لگتے ہیں میرے کو کھانے چاہیے انسان کو صحت کے لیے اچھے رہتے
وہ تو جو کوئی بھی سبزی نہیں مل اس کے بعد سر ایک ہی آپر نمسبو ہو نہیں آل
اچھا یا تو آلو یا پھر دال باٹی
ہوں
آپ کیا تو بنتی ہوگیا دال باٹی
ہاں بنتی ہے ہمارے یہاں تو
اچھا ویسے یار اپن جیسے کہیں مطلب
جانتا سے کمرہ نہیں کر رہالا م فرمائیے
نس لینگویج مطلب وہ کیسا رہتا جیسے اپن رسوئی وغیرہ میں جاتے نا جیسے کہیں کسی کا فنکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو دال باٹی چورمہ بنتا ہے نا یار اس کا ٹیسٹ الگ ہی ہوتا ہے نا
نہیں فنکشن والا دالی باٹی ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے بٹ جو اپن گھر پہ بناتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے
ہوں لیکن مجھے تو وہی اچھا لگتا ہے فنسر والا آپ کو کیسا لگتا ہے گھر والا یا پھر فنکشن والا
ایسا اپنے گھر میں محنت کرے تو وہ بھی ٹھیک ب وہ اچن والا اچھا لگتاا ہے
ہاں وہی تو وسا مطلب جو مطلب یہ پنڈت وغیرہ رہتے نہیں پتا نہیں مطلب وہ گھی وغیرہ ڈال کے الگ ہی طریقے سے بناتے ہیں
ہوں
ہلوائی مطلب اچھے سے بناتا ہے اس چیز کو مزہ بھی آتا ہے یار اس میں کھانے میں گھر والے میں تو یہ ہے کہ گھر والے تو بس ہاں ہوتا لیکن ایفرٹس کرتے ہیں گھر والے بٹ ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں دے پاتے مطلب اس طریقے کا ٹیسٹ نہیں آ پ تھا
نہیں گھر والے تو تسلی سے بناتے ہیں پر وہ تو جیسا ہو ویسا ہی بنااتتے مطلب تو اس میں زیاہ ٹیسٹ آتا بر
ہ صحیح ہے اور وہ کیا مسالے وسالے پت نہیں کھا کون کون سے ڈالتے ہیں عجیب سے ہی جو اچھا بھی لگتا ہے افس سک پہ بھی ڈپینڈ کرتا تھا اری باٹی اور چور میں میں نا سکائے پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اچھے سے سکھائی ہوتی نا اس کی جب جا کے بیٹھتا ہے
اد بھی تو
جی بالکل باقی تو پھر تو وہی پنیر کی سبزی کھا دو کیا رکھا
ہاں وہ تو ہے وہ تو نارملی ہے ہوئی ہے تو پنیر کی سبزی تو
ہاں نارمل ہی بٹ یہ ہے کہ مطلب زیادہ ایفرٹس نہیں کرنا چاہتے لوگ تو وہی بنے اور کیا بنے
ہاں
جی یا پھر ج ویس مزہ تو یار اس میں آتا سرے یار نہاری وغیرہ میں
کیا
نہاری ہوتی نا نہاری اشٹو وغیرہ
ہاں
اس میں آتا ہے مھے
وہ اپنا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے
جی جی جی بالکل ہاں سب کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے کسی کو کاجو پنیر پسند آتا ہے کسی کو مٹر پنیر پسند آتا ہے الگ الگ ڈش پتی ہے
ہاں
اپن وہ کون پی ایچ ڈی کرنیٹیس پ آ ب کھانا
ای سکھو د دقت نہیں
اچھا اچھا ہاں دقت تو کسی کو بھی نہیں رہتی یار اچھا کھانا مل جائے بس بہتر ہی ہم ہم تو کھا لیتے کہیں پتا ہے میں تو مطلب فرینڈس وغیرہ کوئی اچھی چیز بن جاتی نا جیسے کوئی فرینڈس وغیرہ کی اچھی چیز بن گئی یا دال باٹی بن رہا ہے چورمہ بن رہا ہے ن تو ہم چل جاتے پت ہے دوست وغیرہ کھانے ہیں ان کے گھر
اچھی بات ہے وہاں پہ تو کھانا جانا ہے صحیحست ہو گیا
ہم تو بنا بلائے پہنچ جاتے کبھی گج کبھی سردیوں میں گاجر کا حلوا بنتا ہے تو چل جاتے ہیں کبھی چوروں مت م بھنک لگنی چاہیے بنا گا میں م کرنی چاہیے کھانے کی
ہ بس میکس پیٹ بڑے تھ
ن ہیں نہیں میںیک ستی ہوں تو بھائی پیٹ بھر کے خگا
کو فی گر کر اور
برنے سے بر آات ہے وہ
ارے نہیں وسے خوشبو اچھی آتی ہے نا تو ایسا دل خوش ہو جاتا ہے
ہاں وہ وہ بات ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا صحیح کہا آپ نے
ایسے لگتا ہے کصوص ہی کہ کا ٹیسٹ بہت
بالکل ہ بالکل بالکل اب ایسا تو ہے نہیں کیا سب رہے اپن کچھ دے د ا بھر کے لیےیا اپن
ایسے نہیں
وہ بچارے پھر گالے دیں گے اپ
ایسے بولے ہیں کھانے کے لیے بولیا لے جانے کے لیے
پورا ہی بور کے لے کے جا رہا ہے
تو اور آپو کیا پسند ہے کھانے میں
سب کچھ اچھا لگتا ہے اور بھی ٹھیک ہے وقت کے حساب سے جو مل جائے وہی
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحی کہا میں تو دیکھو یار سب چیز کھا لیتا ہوں میں تو مطلب انٹرسٹ مجھے ہے نا زیادہ تر مطلب جن میں ایسا لگتا ہے کہ مزہ آ گیا وہ ایک تو دال باٹی ہے دال باٹی چورما اور باقی پھر یہ اسٹو وغیرہ نہاری وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں آتا ہے مجھے ٹیسٹ باقی جو نارمل ہے وہ تو ہاں بھائی بن گیا چلو ٹھیک اتنا مطلب مزہ نہیں آتا جتنا ان میں آتا جی دیکھو نا آج کل جیسے مطلب کہ انسان دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے نا تو مطلب ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے اس کے لیے
ہاں
باقی اپن چھوٹے رہتے ہیں نا تو کتنی مطلب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اپن کو ارے اور آج یہ بن رہا آج کھیر بن رہی ہے
ایسے سب کچھ کھانے کا سب من کرتا ہے کہ یہ بھی کھیں گے آج وہ بھی جب بچپن ہو رہا ہے تو بڑے ہو تھے تو چل ٹھیک ہے کبھی بھی کھا لی تھ ایسا سوچتے ہیں
جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے آپ نے بالکل درست اور صحیح فرمایا حضرات دیکھو انسان کو کھانے پینے میں
اور فرمائیے
جی جی میں تو بتا رہا تھا کہ انسان کو کھانے پینے میں کمی نہیں کرنی چاہیے پیٹ بھر کے کھانا چاہیے سوادشٹ کھانا کھانا چاہیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اچھی کیا مطلب ہے چھوٹی سی زندگی اپنی کمپرومائز کرنے سے کیا مطلب ہے صحی کہا میں نے جی آواز آ رہی ہے
ہیلو
اور ہوں
آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح سے
ہاںوارے وہ اب نہیں آئی تھی
اچھا اچھا
ہاں ہاں اور سب کرید سے گ گھر میں
کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا سب کیریت سے ہے بڑھیا ہے یار دعا ہے آپ کی
ہاں
جی
اللہ کی مہربانی اس کے دوعار سب کھیل رہتے ہے
اب کیا کرے دیکھو سب کرنا پڑتا ہے باہر بھی جانا پڑتا ہے سح ہے بہت اچھا لاے بہت اچھا اچھے سے سمجھا رہے ہو آپ مجھے اس چیز کے بارے کھانے وغیرہ کو لے کر دیکو انسان کو ہے نا فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں کانے چاہیے باقی جو گھرم میں بنا جات نہیں سوادشٹ کانا وہی کانا چاہیے
ہاں وہ ٹھیک رہتا ہے جو باہر کا کھانا ہے وہ نہیں
ہاں بالکل چلو ٹھیک ہے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ پھر بات ہوگئی اللہ حافظ
خدا حافظ